ہیلو ہیلو
بولو
ہیلو السلام علیکم
پڑ آںا
کس چتا ڈرے ہو ہو سگ لگات تو کام ا کام ہے وعلیکم السلام کام ہے ہاں دو تین وہ کام ہے ہم کو ہم لوگ کو لگا کہ زیادہ
اور بتاؤ نہا وہا لیا
ہوں
نہا لیا سلا کر لیا
نہایا تو نہیں پانی نہیں تھا خراب نہیں ہے خراب ہے نا اتنا نہیں پتا ہے ہاں ہو گیا رک کے اور دیکھ رہے ہیں یہی ہو چھوٹا چھوٹا ہے بیچے گٹ ہوتی گئی نہیں ہے تو یہ پان کیا رک جا چل جائے گا کہئی کٹیا لگانے کے لیے نکالے تھے تو رک جانا تھوڑا کاپ رہا شن جاتا جملہ باد مار جاتا کا ہاں چے اپنا کھ کا برابر چیے رہے برابر کا کرنا یہاں سے کاٹ دو وہ نشان ہے نا اس کے سیدھے سے کاٹ دو بولو ہاں ہاں
چلتا ہے بہت کم بہت کم مل گیا کیا
ہمم
یہی کام ملی ہے کیا
ہوں
اچھا
تو جمعہ کب ہوتا وہاں
ڈیڑھ بجے جماعت ہوتی ہے پر جاتا ہوں ایک بجے ٹھیک
اچھا
کر لیجے نا تھوڑے سے نا زیادہ بھاگ جائے پھر چھوٹا نہا ہو جائے گا نا پٹی
اچھا اچھا اچھا سوئے ہے بھائی
ہاں
بولو
تیرا بھی فارم بھر دیں
کیا چیز کیا
اسی بات کرنے والا فارم
ہاں بھرے گا پپ تو رہ
دوزات
ٹائم ہی نہیں ہے اتنا
نہیںٹ نہیں
ہاں ہاں ٹائم رہے گا ہے یہ نہیں تو پھر کہاں کہاں سے پھر
ہوں ایسے یہ تو صرف بات کر لینا مجھ سے اور کا
بولو
تو اگر فارم بھرنا چاہ رہے تو بولنا
اتنا کا ہوتا ہے
کیا ہوتا ہے بس تم بات کرنے لگو گے تو پھر ہر کوئی سے بات کر سکتے ہو صرف ابھی تم صرف میں کال لگاؤں گا تم صرف تم تیرے پاس سب صرف کال آئے گا کون نہیں لگا کون نہیں لگا سکتے ہو کسی کے پاس ت
ا تو
لن اگر فون بھر لگے تو سب کے پاس تم کال س کر سکتے ہو مفظات پیسا نہیں لگتا اس میں
ہوں
صرف منافع زیادہ آئے گا سے وہی ہوگا اور کیا
ہاں کیا چیز رہ ہوں یہ کچھ پیسہ پھر اس میں سے نکالا کیسے جائے گا
پیسہ ڈائریکٹ جائے گ اکاؤنٹ میں
تو کاؤن ہم رہے نہیں نا
دوسرا کنڈ جوڑ دو
ا
اسے نہیں ہےیرا اکانٹ فون پہ نہیں چلاتے ہو
ہاں
چرات ہیں
بند کروا دیا گھر سے
ہاں
گھر سے بند کروا دیے ایک بار کچھ معاملہ ہم بتا کا ہے تھ ہیں
ہاں
اس کے بعد بند کروانی ہے بند کروا کے پھر پچھتا بھی رہے ہیں کہ نہیں بند کرواتے تو صحیح رہتا ہ بولے کہ نہیں کروا دیے وشواس نہیں ہے میرے پہ تو صحیح ہے میرے کو ایک مطلب جھنجھڑ سے تو بھی دور جائیں گے
ہاں
پالتو بار بار سب کرنے سے کیا فائدہ
وچنا
کوئی نہیں ہے ہوں
دوسرا ا کاؤنٹ جوڑ سکتے ہو
ہ
لیکن ڈائریکٹ اس کے کان میں جائے گا کو وڈر وغیرہ میں
مارا آ گیا
نہیں آیا نہیں ابھی پورا بھی کرنا پورا کرنے پر آتا ہے یار ابھی آیےگ نہیں کوئی ہوتا پتا نہیں ا اس کا
اتنا پورا کر لوگے تو
تو ہم پانچ ہی کو پورا کیے ہیں تیس کو کم سے کم پورا کرنا ہے بھائی تیس تیس گو بات کرنا ہے
ہ
ہوں
پھر رہنے دو تب کام کیکا ہم کس کس سے بات کریں گے کوئی ہے یہ نہیں ویسا کہ فضول بات کر سکے میرے سے
ہ ایسی بات تھوڑی ہے بھائی
ہوں
ایسی تھوڑی ایسیے تھوڑی ہے
تو وہی تو بات بول رہا ہوں میں دیکھو مان لو ہم بات کرنا بھی چاہیں گے پھر کوئی اپلوڈ کرنے کے لیے بولیں گے وہ نہیں کرے گا تو پھر کیس ہوگا
ہوں یہ بات ہے ہوں
میر آنے دو
اس سے ملے گا نہیں
ایسا ملے وہ کوئی کوئی ضروری بھی نہیں ہے ویسے اپ پتا ہے گیم وم کے بارے میں ا یہ سب کبھی نہیں ہوگا ہم سے اب
ہاں
لیکن ایک بار پھر ٹرائی ماروں گا اپنے پیسہ سے
اچھا
جتنا گیا ہے وصل کر کے پھر اس کے بعد چھوڑ دوں گا
چلا گیا ہاں کیا
ہوں تھوڑا موڑا چلا گیا ہوں
کتنا گیا
اچ چڑو نہ س ن آنے کے لیے اس س میں آ گیا تھا بہت زیادہ
ہاں
بیس پندرہ بیس کے قریب پہنچ گیا تھا
اچھا
اور اس کے بعد پھر کھیلنے لگے تو سر کا بولے ہو گیا میں بات وہ تھا ٹائم سے کھیلنا پڑتا تھا ہم جب من ملب تب کھیلتے تھے بات یہ ہے
جب ٹائم ملا تب کھیو تو کیا
ہ رات ن وہ ہے زیادہ رات دس ساڑھے دس بجے رات سے کے بعد کھیلو توب جیتے
اس لیے کہ جو کام وام بھی کرتے ہیں لوگ تو دس ساڑھے دس بجے کے بعد سے پھر کھیلتا ہوگا جو کام وم بھی بہت کرتے ہیں کھیلنے والا تو سب خالی ہو جاتے ہوں گے اور جب سب ایک بار لگے گا تو اس میں جتنا زیادہ جیتنے کی ہی امید رہے گا
اچاچھا ہوں صحی ہے ادھر کام میں بزی ہو تو کا یہ سب کرو گا
جیچ
ادھر بھی تو سنبھالنا ہے کیا
ہوں کام ہاں بولے ج زندگی
ہ جے کیا زندگی بولو
کبھی کبھی لگتا ہے کہ کام وم چھوڑ کے چل جاؤں آرام سے تو
کیا ہے یار
پر نام سے سارے پانچ ہزار سےاہی لیکن س تھوڑا سا مطلب
سکون چاہیے
ہ لیکن پھر سوچتا ہوں سرب باپ بھی بیٹھلے ہیں ابھی تو پھر کیسے ہو
کی ا بھی ہے یار یہ نہیں سوچو کہ تم اگر دیک تم ادارے میں چل جاؤ گے تو د منافع نہیں آئے گا آئے گا
ا تو ہے
دماغ لگانے سے وہاں سے تو وہاں وہاں کتنا ملتا ہے ٹوٹل
یہ دیکھو ابھی مان لو ملتا ویسے نہیں ہے ہم ایک دن میں ج مطلب پیس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں جتنا تیس کرو اتنا اتنا ہی صحیح ہے ت لیے
ہوں
پھر بھی مطلب دوٹو ہے ہم لوگ تو دو گ مل کے کبھی تین ہزار کبھی دو ہزار کبھی پندرہ سو
دہلی
ہوں
اچھا
تو پیس ایک پیس پر کتنا ہے
ایک بیس میں تین روپیہ ملتا ہے تو وہی جو تین روپیہ ملتا ہے ایکٹ میں آٹھ روپیہ ملتا ہے تین
دن بھر میں کتنا آ جاتا
تو وہی آٹھ روپے و ایسے لگ ہو جیادہ نہیں
منافع میں پورا منافع ایک دن میں
ہ ہ جت ج جت گ ہے
ہاں
گروپ جو ا ج مالک آئ سارا سم تو تھا سا لگا ہے نا ارے ایک دن میں دیکھ تو رہا اس سے اگر آٹھ روپے ہو لگا ہوا تو نہیں ہو تو مطلب آٹھ سو نو سو کہیں ایکو ہزار بارو سو کی ہو دیتا سمج لے
بارہ سو آ جاتا ہے مطلب
اور اگر ایسے خالی تین روپے لگ تو ا میں سات سو آٹھ سو ابھیچھا ہوس
اردوم بولے اردو میں
ارے دھیان نہیںتیا
ہ
بار تیر